ھیک ہاں ٹھیک میں ابھی راستے آدھے راستے میں
ہاں بھی کتنا ٹائم لگے گا
اب لگ ے گا مجھے ٹائم ٹوینٹی ٹینٹی فائیو مٹس ہ مجھے پتا کتنا ٹائم ہوا گاڑی میں آدھے گھنٹے سے زیادہ آئے گیس
اسمارٹ بس میں ہو
ہاں سمارٹ بس میں
اچھا ٹھیک یہ تو پھر بہت
یہ بہت دور ہے اور وہ پاسے ٹریفک جام رہ تھا آج ٹریفک نہیں تھا م ا پچھلی باری واللہ ٹریفک کا ہے آپ بت جیسے ہم لوگ جب میں بڑگاؤں جاتی ہوں نا جسے مجھے ملتے ہیں نا وہ لوگ جو مرے ل چڑھتے ہیں بیڑ میری ماما نے بھی دو چار فرینڈ بنائے ہوں آتے آتے ن
تو تھک نہیں جاتی ہو یار بس
ایک تو دن بھر کام دوسرا کاریا پہ کام ا ش کتے آ کے آتے ہے ہ یہ ہے نا کیا نام ہے اس کا کرن ن کرن
ہاں ہاں میں کو کی بورڈ کی سیٹنگ کرنی
کی بول سیٹنگ سوجا ایڈشنل سیٹی میں
سکینڈ فولڈ سیٹنگ میں جانا ہے پھر کہاں جانا ہے ایڈیشنل سیٹنگ میں ایکید ایڈشنل ایڈیشنل
ہلو سیکڈس م جا
ایڈیشنل ایڈیشنل سیٹنگ نہیں آتی ہے ایڈشنل ایڈیشنل بٹن ون آ رہا ہے مجھے اور ایڈیشنل لینگویج آ رہی تھی
میں نےش کی بورڈ والا رہا ت تھی
ایک س سیکینڈ فولڈ کرو میں نےیج
جچ
مینیج
ہاں جاؤ
ٹھیک ہے مینج ان پٹ لینگویجز اس میں آتا ہے انگلش خش اور
اور ایڈ کر اردو پاکستان اردو بھارت یا اردو پاکستان ب ال
اردویھے آتا ہے ارد
اردو ہاں اردو کوئی بھی پاکستان بھارت دونوں میں سے کوئی بھی
نہیں آ رہا ہے نا ایک سیکنڈ
کیا مطلب نہیں آ رہا ہے
سیدھے اردو آتا ہے یو آر ڈی او نہ بھارت نہ پاکستان
اردو ما ایڈ کر
کیایا
ٹھیک ہے
اب وہ بھارت اور پاکستان والا تو آ ہی نہیں رہا ہے
چھوڑنا تمہیں اردو آیا نا کی بورڈ چینج ہو جائے گا نا ہ کی بورڈ کی بورڈ ٹیکٹر کی بورڈ ٹینج ہوا
اور ہاں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ
ہاں اردو آیا ہلو
اس کو نیچے ہی مائک آتی ہے ہلو تہیں میری آواز آ رہی ہے ہاں ہلو کیوں م آواز آ رہی ہے ہلو
ج
ہلو
ل
میں کہہ رہی ہوں اس کو آ گیا مائک نیچے ہی آتی ہے
ج ہلو
ہاں ہاں مجھے آ رہی ہے آواز بولو
نہیں مجھے لگن نہیں تھا اور پشو ہے کوئی
نہیں نہیں آواز آ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں اس کو اب اردو نا سیٹ کر کے پھر نیچے مائک آ گئی
مائک آ گئی میں کون ہوتی
کی مائک ہے رکو
لینگویج میں جو ہے نا وہ جی بڈ میں
کی بورڈ پہ مائک نہیں آ رہی ہے آپ کہاں پہ
کی بورڈ میں جا کی بورڈ کی بورڈ والے آپشن ما تو کہیں سے بھی ھیک ہو گئی کیا ک کی بورڈ ڈونڈ گیا کی بورڈ
رکو کی بڈ کی بورڈ ملا
یہی ہے
ہاں
یہ ہے ہوں
بورڈ میں کیا کرنا ہے پھر گوگل وائس ٹائپ پنگوئی
گوگل وائس ٹائپنگ ہاں وہ آن کر
وہ کر کے ہے آن
کیا کرنا ہ ج تم تم
گوگل سیمسنگ کی بورڈ کی بورڈ جی بورڈ نہیں ہے اس پہ سیمسنگ کی بورڈ
اور کوئی کی وہ
ایک تو انگلش انڈیا بیا کتا اور دوسرا کوئی یورا کیئر وہ کون سا ہے کوئی یورا کیئر کوئی لینگویج یہ کون سی آ رہ ہے
نہیں جی بڑ آانا چاہیے یار ت میں تمہارے پاس ا چی ب رہ پھر آئے گا نا گوگل فائیش پائ گوگل وائس آنک بد آئے گا نا جب جی وہ ہوگا کی بورڈ میں آنا چاہیے نا
پھر اس کے بعد ہے اسنیپ چیٹ کی بورڈ کوئی گوگل کی بورڈ نہیں
اور بھی بھی ہم لوگوں نے گوگل وائز ٹائپنگ دیکھا تھا نا گوگل وائس ٹائپ ٹھیک ہے وہ آتا ہے جی بول رہے ہیں
اوکے مگر یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ سیمسنگ کی بورٹ ہے میرے کو گوگل کی بورڈ کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے
فزیکل کی بورڈ اب آ یو شیور وہ خالی اس میں آتا ہے جی بورڈ میں
آنا چاہیے اس میں تو جو انسٹال کر کےل مط نےب پی
ووڈ آنا چاہیے
اس کے بعد وائس ٹائپنگ آتی ہے نا اس وہ یہ اس پہ چیک کر اس کو کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ چیک کر سیمسنگ گوگل وائس ٹائپنگ کیسے لائے تماری فون تمہارا پ کتنا کام بیٹھ گیا ہے اور تمیں کتنا کام سیکھنا ہے
تم نے کیا تم نے سیکھا ہاں دن میں ہی ون ہنڈریڈ کیا
کوئی کان ڈسکس اٹ یار
اوکے
مجھے ٹینشن ہو ہے ابھی مجھے ایک کی بورڈ کا مسئلہ ہے ابھی سیکھنا بھی ہے مے کو
یوٹیوب میں جا وہاں پہ دکھا تھا میں نے بھی
میں نے بھی وہے دا
ہ تو ہی اٹ بھی آ اچھا مجھے یہ بتا الٹرانکس وال جس پرسوں ر فری کے لیے اپلائی کرنا
کہاں کے لیے اپپلائی کرنا ہے ہوں ہاں
ہاں اور اور تیرا انتظار مجھے ا کو ہو جا رہا ہے
میرا انتظار مانیے
ا